ماشء اللہ وبر کہتے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
الحمد للہ خریت سے ہیں بالکل تو آپ بتائیں آپ کیسے آپ آپ کیسے ہو
جی جی الحمد للہ ہم بھی خیریت سے جناب اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
ہاں والدین ج الحمد للہ ٹھیک ہے کھی جس سے ہیں
چلیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضر ہے خیریت سے رہنے چاہیے
جناب آپ سفر وفر نہیں کرتے کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ نہیں ہے جنا آب
ابھی موسم تو اچھا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں ابھی آج کل میں گھومنے جائیں گے کیونکہ یہ موسم اتنا صحیح رہتا ہے کہ گھومنے کا مزہ ہی اس موسم میں آتا ہے جائیں گے ان شاء اللہ دوستوں کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ میں
بالکل بالکل صحیح بات ہے کیونکہ شدید گرمی میں تو لوگ زیادہ پریشان ہوتا ہے گھوم بھی نہیں پاتا جی جی تھوڑا موسم سازگار ہو جائے تو اچھا لگتا جی جی بالکل بالکل بالکل درست فرما جناب ہ اور آپ سفر کا جی جی بالکل فرمائیے
کچھ ہی دنوں مطلب بارش ہو جائے گی دو چار تو کیا ہے یہاں پر اپن کے یہاں گاؤں کی طرف نا تو بہت سارے ایسے پانی کے وہ ہیں بھرے ہوئے جو وہاں پر نہانے میں گھومنے میں گھومنے میں بہت مطلب لطف اٹھتا ہے بہت ہی مزہ آتے ہیں
ندی وغیرہ ہے ندی وغیرہ ہے نا جھرنے وغیرہ ہو
جھرنے ندی تالاب یہ بہت سارے بنے ہیں
چلیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے
جیس
شدید گرمی میں جنا اب یہ لگتا ہے کہ پانی کو دیکھ کے مطلب کہ انسان سوچتا ہے کہ کب ہم پانی کے اندر چلے جائیں ہیں کہ نہیں
ہوں
اس کے اندر الگ ہی مطلب کہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ گرمی میں ہم بس پانی کے اندر بیٹھے رہے
بس بیس
جی اور آپ بتائیں کہ جناب مطلب کہ سفر آپ کو کس سبہ زیادہ اچھا لگتا ہے اپنی گاڑی سے یا بس وغیرہ میں یا ٹرین وغیرہ میں زیادہ آسانی ہوتی ہے
سرفر سفر اور جیسے ہم گھومنے کے متعلق سے جا رہے ہیں تو کیا موٹر سائیکل پہ زیادہ مچ آ جات مزہ آتا ہے نیچر کا دکھتا ہے صاف صاف نیچر دکھتا ہے ہائی چلتی ہے ہائی کا لوگ ہر چیز کا مزہ آتا ہے مطلب گھومنے میں بھی مزہ آتا دیکنے میں بھی مزہ آتا ہے لیکنب جسے دور سفر میں جاے ہیں تو ٹرین میں زیادہ اچھا مزہ آتا ہے ٹرین میں بھی مست
بالکل بالکل صحیح بات ہے کیونکہ دیکھیے ٹرین میں آج کے دور میں ٹرین کی ٹرین کا ہی سفر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ زیادہ حفاظت والا سفر کہا گیا ہے ہے کہ نہیں انسان اس میں حفاظت سے جاتے ہیں اور مطلب کہ اس میں زیادہ مطلب کہ کوئی یہ بھی دقت پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں اور ٹرین کا کیا کرایہ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے نا جناب جی اور لوکل میں جیسے بگ وغیرہ سے جاتے ہوں گے تو یہ اپنی سواری ہے مطلب کہ اندر جو گھومنے کا ہوگا تو اس میں بھی چلے جاتے ہوں گے بس وغیرہ میں کیا بس وغیرہ تو مطلب کہ سڑک پہ ہی مطلب کہ روک دیتا ہوگا ہے
جی جی
جی جی بالکل بالکل جی بہت اچھی بہت اچھی بات ہے جناب ہاں دیکھیے ہم بھی مطلب کہ ہم کو بھی سفر اچھا لگتا ہے ٹرین کا ہی دور کا ہو خاص کر کے دیکھیے ہم لوگ باہر رہتے ہیں گھر سے تو ٹرین سے ہی سفر کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمد عحد للہ تو اے سی کا سفر کرتے ہیں گرمی کا موسم ہے تو اے سی کا سفر کرتے ہیں ایسے بھی مطلب کہ سردی میں بھی اے سی کا سفر کرتے ہیں کیونکہ ایسی میں کیا ہے کہ حفاظت رہتی ہے اور صاف ستھرائی بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرین میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنڈ ہاں بہ بہت زیادہ کیونکہ آپ جی جی کیونکہ آ دیکھتے ہوں گے کہ جنرل ڈبے میں مطلب کہ بہت زیادہ کچرے ہوتے ہیں
ہ بھیڑ باڑ زیادہ ہوتی ہے
ہاں مطلب کہ وہاں پہ کوئی یہ رسپانس بھی نہیں ہوتا ہے نا اب وہ ایسی ایسی ڈبے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو صاف ستھرے ہیں اگر کچرا بھی نظر آئے تو وہاں پہ مطلب کہ نمبر دیا رہتا ہے جو مطلب کہ واش کرنے والا ہو تو اس کو ہاں اس کو مطلب کہ میسج کیجیے یا کال کیجے خود بخود آپ کے بوگی میں آ جائے گا آپ اپنا پی آ پی این آر نمبر بتا دیجیے آپ کے بوگی میں پہنچ جائے گا
دش د ہاں بالکل
ہاں ہاں آپ کے بوگی میں پہنچ کے صاف ستھرا مطلب کہ بہت ہی اچھا ماحول ہوتا اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل یہ ہے کہ مطلب کہ تھوڑے سے پیسے زیادہ لگتے ہیں لیکن سفر جو ہے بہت ہی اچھے سے گزرتا ہے بہت ہی مطلب کہ خوشگوار گزرتا
اور اس موسم میں تو کیا ہے کہ ٹرین مزے بھی آتے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات اب لوکل میں سفر جو ہے یہ بائک سے ہی کرتے ہیں بائک وغیرہ سے کیونکہ بائک وغیرہ سے آپ جو ہے جہاں من وہاں جا سکتے ہو ہے کہ نہیں جہاں پہ خواہش ہے وہاں پہ دکان کے پاس رک گیا کہیں پہ آپ بس والے تھوڑی روکے گا ہر جگہ بس والے تو آپ کو مطلب کہ جو بس اسٹینڈ ہوتے ہیں وہیں پہ روکے گا ہے کہ نہیں
ہوں بالکل
ج جی
اورلیجے نا کہ بس میں تو کیا مزے بھی نہیں آتے مطلب بس میں جیسے وہ ہوتے ہیں نا دوست وست اپن گھومنے ج رہے ہیں تو ویسا کھلا پنا بھی نہیں ملتا کہ دوست ساتھ گھومنے جانے ہے تو اور ٹرین میں کیا ہے پنے ایک لوگ بیٹھ کے پورے کے پورے گروپ پیٹ گئے ایک ساتھ میں ہاں وہ رہتی ہے سیفٹی بھی رہتی ہے
بالکل بالکل صحیح بات جناب بالکل صحیح بات ہے
ہوں
ہی تو ساری بات ہے کہ مطلب کہ بس وغیرہ مطلب کہ پھر وقت زیادہ لگتا نا جناب اور اپنی گاڑی ہے تو مطلب وقت وقت کی بچت ہوتے ہے دیکھیے آج کے دور میں لوگوں کے پاس کام تو بہت ہے لیکن وقت نہیں ہے ہے کہ نہیں ہاں کی کہ دیکھیے آج کے دور میں آپ جناب مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کا جائزہ بھی لیے ہوں گے اور یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ مطلب کہ جمعہ کا دن مطلب کہ گیا ہے پھر جمعہ آ رہا ہے ہے کہ نہیں مطلب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہفتے جو ہیں یہ دن کے مقابلے میں گزر رہا ہے کہ نہیں
ہوں اھ
جی وقت کے اور تو اسی لیے اپنی گاڑی ہوتی ہے تو مطلب کہ وقت کی بچت ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہ وقت زیادہ ضائع نہیں ہوتا بس وغیرہ میں کیا ہے کہ وہ جگہ جگہ روکتے ہیں سواریوں کو بیٹھاتے ہیں پھر سواریوں کو مطلب کہ بس سے اتارتے ہیں اسی لیے مطلب کہ وقت جو ہے زیادہ ضائع ہوتا ہے ہے گ نہیں تھوڑا سا وقت مطلب کہ اگر بچ جائے گا تو پھر اگر جی جی اگر تھوڑا سا وقت تو بچ جائے گا تو اپنے دوسروں کام میں لگا دیں گے
صحیح ہے صحیح ہے بالکل بالکل ہاں وقت بچ جائے گا تو اپن جیسے کام اور کوئی کام ہے جیسے اپن گھومنے میں بھی کوئی مطلب زیادہ ٹائم مل جائے گا اور ایک طریقے سے وق کی اہمیتیاہ ہوتی ہے جسے گھنےومنے یا کہیں جاتے دوسری جگہاے ہیں تو رات میں جلدی کرل پائےائیں گے رات کے سفر میں
بالکل ہاں تو دوسرے مط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہاں ہمارے پاس اگر وقت ہے تو دوسرے کام کو بھی انجام دے سکتے ہیں ا بس وغیرہ میں کیا ہے کہ اگر مطلب کہ ہم دوسرے کام کا ارادہ بھی کیے رہتے ہیں تو اس پہ بھی پانی پھر جاتا ہے اگر بس اگر لیٹ کر د تو ہے کہ نہیں
ہوں بالکل بالکل
کہ ہم جا کے ہم ارادہ کی ہے کہ جا کے ہم وہ کام کریں گے لیکن پتا چلا کہ بس لیٹ کر دیا وہ کام بھی نہیں ہوا یا کسی سے رہتا ہے جو خاص آدمی ہو وہ سوچتا ہے کہ اگر تم جلدی آؤ تو مل لیں گے تو پھر مطلب کہ بس اگر میر رہا ہے تو بس کے چکر میں رہ تو بس لیٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ آدمی کہے گا ارے یار زیادہ لیٹ ہو گیا پھر ہم نکل گئے ہے کہ نہیں یہ سب ہوتا بس میں تو تو ہم تو بیسٹ سمجھتے ہیں کہ دور کی سواری ٹرین سے ہو اور لوکل سواری جو اپنی بائک ہو اللہ کا شکر سے بس اس سے بہت بہترین ہوگا ہے کہ نہیں
ہوں بالکل بالکل
بالکل تب آپ بھی ارادہ کیجیے اپنے دوست دووں کے ساتھ گھمیے گھومنا بھی چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ جی جی اس سے کیا دماغ ہلکا ہوتا ہے
ہ انسان فریش فیل کرتا ہےا اس موسم میں گھومنا نکلے گا تو ڈپریس وپریشن
بالکل بالکل
آج کی چار کے ٹائم پہ بھاگ دوڑی اتنی ہے کہ مطلب انسان کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھ گھومنے کا اور یہ بھی جو اس ٹائم موسم ہے ہر ایک انسان کو کوئی سے بھی انسان کو نکلنا چاہیے کوئی بھی بھائیوں کو کرنا چاہیے گھومنے کے لیے اس ٹائم تو موسم بھی اچھا ہو رہا ہے اور
تو نکالے
ہوں
جی جی ہاں تھوڑا سا وقت نکالے اللہ کے یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ تھڑا گھومے پھرے کیونکہ دیکھیے زندگی کا مطلب کہ ہر ایک چیز کا تجربہ لینا چاہیے ہر جگہ گھومیں گے پھریں گے اس سے کیا ہے کہ آپ کے آپ کی مطلب کہ کیا کہتے ہیں تعلیمات میں آپ کے نالج میں مطلب کہ اضافہ ہوگا جیسے آپ کہیں گئے دوسریے چیز دیکھیں کہ ارے یہاں تو یہ ہوتا ہے ایسا معاملہ ہے دوسرے جگہ گئے یہاں ایسا معاملہ ہوتا تو ہر جگہ کی بات آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں کیسا معاملہ ہوتا ہے کہاں کیسا رول ہے ہے کہ نہیں ہر جگہ کا توڑ طریقہ الگ ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنے کا ہی ہو یا تعلیمات کا ہو یا دوسرے کاموں کا ہو ہے کہ نہیں جیسے فاتیہہ وغیرہ کا ہو تو ہر جگہ مطلب کہ گھومنے سے یہ ہوتا ہے تجربہ آتا ہے انسانوں کے بیچ میں بیٹھنے سے کیا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اس سے کیا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہےک نہیں اب کیا ہے کہ اب کوئی یہ گھر میں بند رہتا ہے یا سوچتا ہے کہ ارے یار کام ہی اتنا گھر کا ہی کام کرو بھائی دوسرے کے کام میں کیوں اپنا کیا کہتے سر کو پیٹنا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے کہ مطلب کہ دیکھیے انسان مطلب کہ چست درست جب ہوتا ہے جب وہ ٹہلتا بولتا رہتا ہے دوسروں کے بیچ میں رہتا ہے
ہوں اکیلا پھر تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے مطلب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کھ سوچتی نہیں ہے
بالکل بالکل صحی بات جناب چلیے ان شاء اللہ گھومے آپ اپنے دوستوں کو بھی گھمائیے اپنے فیملی کے ساتھ بھی گھومے ان شاء اللہ موسم آپ کے یہاں خوشگوار موسم ہو گیا چلیے ان شاءلہ ان شاء اللہ تعالی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر یہ بات ہوگی
انشاء اللہ اللہ حافظ کرتن سےیاار